السلام علیکم
بائی جان ہلو
ہج آواز نہیں آ رہی
بھائی جان ہاں آپ کی آواز نہیں آ رہی
بالکل نہیں آ رہی ہے
تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے کٹ کٹ گ
باریہ
ہلو
ہلو اب نہیں ابھی نہیں آ رہی
میری میری آواز نہیں آ رہی
نہیں آپ کی تو آ رہی ہے بھائییاان
ہاںب آگی بھائی جانا ب آگئی
جی جی جی اور سنائیں بھ جان
سب سب خیریت بھائی جان
جی سب کے تو بتائیے آج کس ٹاپک پہ بات کی جائے
آج انفظار آبادی وہ بڑھتی آبادی پر آج ہم بات کریں گے
جی جی بس سائحل کی قلت اور معاشرے کا م متبل
ہاں ہاں بھائی جان یہ دو عجی ہوں
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے بھائی جان تو میں کیا کہہ رہا تھا دیکھیے آج ہمارے ناستک آج ہماری اس ناستک میں ایک ایسے نہایت حساس سنگین اور عالمی مسئلے پر محوے گفتگو ہونے والے ہیں جو ہماری زمین اور معاشرے کو اندر ہی اندر نگل رہا ہے
ہاں بھائی آاں ہلو ہاں بھائی جان ہاں ہاں
ہاں تو آج کی گپتگو کا کلیدی عنوان ہے انجار اے آبادی ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان
یعنی کہ بے تحاسا بڑھتی ہوئی آبادی کے اسباب اور ان کے خوفناک اثرات تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے بھائی جان
ہ آج ہمارے اس ناسستک ا جی جی جی
جی
ہاں ہاں ہاں قدرت نے اس سرجی سرزمین پر انسانی زندگی کے لیے وسائل ایک ہاں مخصوص اور معتدل مقدار میں پیدا کیے ہیں چاہے وہ پانی ہو چاہ چاہے وہ میاں مٹی ہو اناج ہو یا ہوا ہو میاں
جی بالکل ج جی بالکل میاں
ہاں مگر مگر افسوس ہے کہ نفس کا اضافہ اس رفتار سے ہو رہا ہے کہ وسائل اور آبادی کے درمیان کا توازن مکمل طور پر درم برم ہو چکا ہے ہاں
بالکل بھائی جان
ہمیاں ہم ہر سال ایک نیا ملک اپنی آبادی میں جوڑ رہے ہیں جو کہ عجد تصوناسک ہے
جی بالکل بھائی جان اجرت اج حد درست فرمایا آپ نے بھائی جان اور دیکھیے کہ زمین کا رقبہ مح محدود ہے مگر اس پر رہنے والے افراد کا مح محدود ہوتے جا رہے ہیں جب آبادی کی رفتار کشیر ہو اور بشائل کی رفتار کلیل ہو تو معاشرے میں افراتفری غربت اپنا تفریح غربت اور جی کیا ہے کہ عدم ا توازن کا پیدا لازمی
ہاں ہاں م م بھائی جان یہ مسئلہ مہیج آنکڑوں کا نہیں ہے ہاں بلکہ یہ ہے ہماری آنے والی یہ ہماری آنے والی نسلوں میں بقا کا مسئلہ ہے
بالکل بھائی جان بالکل آپ تھوڑا بھائی جان آپ مجھے بتاتے رہے تھوڑا اس کے بارے میں
ہاں بالکل سالم بھائی آئیے آج ہمارے سامعین کے لیے بڑھتی آبادی کے ان مقفی خدشات اور مجر اثرات میں تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں
جی
ہف انفظار اے آبادی کے مساحصرے اور زمین پر مزید اسات
جی بالکل بھائی جان وسائل کی قلت اور قت کے خطشات
ہاں بھائی جان
تو میں دیکھیے کہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ بڑھتی آبادی کا سب سے پہلا اور ملک اے موت جیسا بار ہمارے وسائل پر ہوتا ہے جیسے پینے کے صاف پانی کی قلت آج پوری دنیا میں عام ہو چکی ہے جنگلات تو بناو کہ بے رحمی سے کر جنگلات بنو کو بے رحمی سے کاٹا جا رہا ہے تاکہ انسانی بستیاں تعمیر کی جا سکیں جب زمین پر بوجھ بڑھے گا تو اناج کی پیداوار کم ہوگی جس سے مقتبل میں قل اور بکمری کے خدشات یقینی ہو جائیں گے
جی بھائی جان جی بھائی جان اس میں عدم ا روزگار اور مربت کا سیلاب جیسا کہ ہم نے جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بے روزگاری
ٹھیک ٹھیک
ہاں نوکریوں کی قلت کا ایک بڑا سبب بڑھتی بڑھتی آبادی بھی ہے
جی بالکل بھائی جان جی سو فیصد جی آپ نے سو فیصد صحیح کہا جب بازار میں دیکھیے کہ بازار میں ایک نوکری کے لیے ہزاروں خواہش مند اور ڈگریاں لیے ہوئے نوجوان صاف آ رہا ہوں گے تو سب کو روزگار دینا کسی کی حکومت کے لیے ناممکن ہو جائے گا روزگار نہ ملنے سے روزگار نہ ملنے سے مشاعرے میں غربت کا عجاب آتا ہے جو انسان کو جرائم کی طرح متقل کر دیتا ہے
ہاں جی بھائی جان جتنے زیادہ انسان ہوں گے اتنی ہی زیادہ گاڑیاں کارخانے پر کچرا پیدا ہوگا بھائی جان
جی جی بھائی جان دیکھیے وہ تو ہے ہی جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی اور جتنی زیادہ جن سنکھیا ہوگی جتنی کوم ہوگی تو اتنا زیادہ وہ تو ہونا ہی ہے تو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ انسانی آبادی کا یہ اجوم واں کو جہریلے دھویں میں میں تبدیل کر رہا ہے گلوبل وارمنگ اور موسموں کا بگڑتا مزاج اسی بے بے تحاش آبادی کا نتیجہ ہے جیسے کہ شہروں میں کنکریٹ کے جنگل کھڑے ہوتے ہیں سانپ اور پااکی جا ماہول ماح مکود ہو گیا ہے ہو چکا ہے جس سے نت نئے امراج انسانیت کو اپنی جد میں لے رہے ہے
جی بھائی جان بالکل سعوری کی بےیداغی صحیح بھائی جان بالکل یہ یہ صورت حال یقینا نازک اور ڈراونی ہے مگر اس طوفان کو ہاں مگر اس طوفان کو تدارک کیا ہے
جچا کہ اس جی اپنی زمین کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے رہتے ہوئے
ہوں ہمیں اسے ہمیں ہم ایے انف انتظار سے اپنی زمین کو ہاں بھائی جان بالکل
کیسے کیسے میں خوش رکھ سکتا کے ہیں تو دیکھیے بھائی جان اس کا سب سے افضل اور پائیدار حل محج قانون بنانا نہیں ہے بلکہ تعمیلی بیداری اور طعور کو جگانا ہے عوام الناس کو یس سمجھانا عجہد ضروری ہے کہ اولاد کے کثرت اہم نہیں ہے بلکہ اس کا اعلی تربیت اور بہتر پرورش افضل ہوتی ہے
ہاں بھائی جان گوڈ
جی
ہاں دیکھا گیا ہے کہ جن علاقوں میں جہالت اور غربت زیادہ ہوتی ہے وہاں آبادی کی رفتار بیسی ہوتی ہے اور ہاں تعلیم کے ذریعے ذریعے ہی اس کچی کجی کو سدھارا جا سکتا ہے
جی بالکل بالکل بھائی جان خود مختاری اور بائبل کا صحیح استعمال تو آپ کو پتہ ہی ہوگا لیکن میں آپ کو تھوڑا اور اس کے بارے میں بتا دوں کہ حکومتوں کو نئے حکومتوں کو نئے وسائل تلاشنے ہوں گے اور مکروعہ وسائل کے فول استعمال پر پابندی لگانی ہوگی
ہاں شبھان اللہ بھائی جان کیا فرمایا آپ نے یعنی نوکری یا بائبل کے بھروسے بیٹھنے کے بجائے ہر کنبے کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا لازمی ہے یہی تو آپ کہنا چاہتے ہیں
جی جی بالکل بالکل صحی فرمایا آپ نے بھائی جان آپ نے تو میرے من کی بات پڑھ لی تو تو قر ہماری آج کی اس بھائی جان ہماری آج کی اس سنجیدہ اور التہائی گفتگو کا لب ا گلاب یہی ہے کہ آبادی کا بے تحاشا بڑھنا زمین کے حسن اور انسانی وجود کے لیے خاموش زہر ہے اگر آج ہم نے اطلاات کا راستہ اختیار نہیں کیا تو کل ہماری آنے والی نسلیں تانے تانے اور بوند پانی کے لیے ترسیں گی
جی بھائی جان آپ نے بہت خوب کہا
جی شکریہ بھائی جان آپ سے ہاں جی آپ سے بات کر کے اچھا لگا
ہاں بھائی جان اللہ اللہ حافظ
اللہ حافظ خدا حافظ پھر ملتے ہیں
ٹھیک ہے بھائی جان